ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام خیر ہ
اور کیا حال ہے سب خیریت سے
سب خیریت ہے
کیا چل رہا ہے اچھ
ہوں
کیا چل رہا ہے عید عید کیسی منی آپ اچھی
وہ عید تو اچھی منی ہمارے رشتے داروں کے لے گئے تھے سب کے لیے جو ہے کپڑا لے کے گئے کالا جان پ ہے گئے کپ کپڑ لے آئے بوا کے پاس گئے تو بو کے پا بھی گئے وہا بھی کپڑا لیکر کہ منکھھائی د کر کے آئے سرد میں کر کے آئے
پہنچاائی آپ نے
یہ آپ کے یہاں دور تھا اس لیے نہ پہنچا
آج کل تو آن لائن سسٹم ہے اس سے پہنچا دیجے گا
ہاں آپ کو آن لائن ہی پہنچائیں گے بالکل
پکا ہم تو عید ہی کا عید میں ہم تو عید ہی کا ہی انتظار کرتے ہیں
آج کل جو ہے موبائل میں جو ہے کیوں ایسے جو ہے عید کے اوپر وقت بقرید کے اوپر جو ہے زیادہ طرز آ رہا ہے سوشل میڈیا پر ایسا کیا ہوگا
آج کل لیٹسٹ وہ ہے نا ابھی ابھی گئی ہے تو سب نہیں سیلیبریشن کس طریقے سے کیا سب اس کو شیئر کرتے ہیں عید مبارک کہتے ہیں تو اس وجہ سے آج کل وہی فیمس ہ میڈیا میں چل رہا ہے اور بتائیے شاپنگ واپنگ آپ نے کہاں سے کری
شاپنگ تو میں نے وہاں پر گیا تھا وڈیم مال میں گ جا کر کے کیا تھا
اچھا تو وہاں پہ تو بارگین سسٹم ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پہ تو ڈبل ریٹ پہ بیچتے ہیں ہ سیل ہوتی ہے ڈبل ریٹ ہ
سارے آن لائن پیمنٹ بھی ہوتے ہیں
ہاں وہ بھی ہوتے ہیں لیکن ویسے میں جا ہوتا تو کم سے کم جیسے چاندنی چوک وغیرہ سے لیجیے آپ تو وہاں پہ تھوڑا سا ٹھیک مل جاتا ہے یا اور کوئی مارک کت سے آپ لیجیے تو بارگین ہو جاتی ہے لاجپت نگر سروجنی نگر لیکن وہی ہے بارگن کرنے میں ہمیں تو شرم آ جاتی ہے
ہوں میں لیکن ٹیکنالوجی کے وقت میں بھی آپ دیکھیں تو دوریا کو مٹا دی گئی ہے جیسے اب ہم لوگ ہیں ماشاء اللہ اس دیکھیے اللہ کی ٹیک ٹیکنالوجی ہے نا کہ اب کہاں آپ بیٹھیے ہیں کہاں ہم ہیں اتنی دور سے سے بات ہو جا رہی ہے کیا ٹیکنالوجی ہے نا
لیکن اللہ نے ٹیکنالوجی تو دے رکھیے لیکن اس کا مس یوز بھی ہے اللہلہ یہ دماغ بھی دے دے کہ اس کا مس یوز نہ کریں سب لوگ
اب تو جو ہے آج کل دیکھیے گا تو سوشل میڈیا پر جو ہے دادا دادی نانا نانی کالا کا کالا جان یہ سب کی کہانیاں بھی مل جاتی ہیں پڑھنے کے لیے آپ کو
ہاں وہ تو ہے لیکن وہی ہے کہ ہم یہاں سے پہنچتے پہنچتے کہیں پہنچ جات ت امی ابو کہانیا چھوڑ کے نانی داد دی چھوڑ سے کہیں کہ کہیں پہنچ جاپ ت
لیکن سے یہ بھی تو دیکھتی کہ جو ہے یہ سوشل میڈیا سے پرائیویسی بھی کل کی جو ہے ختم ہوتی جا رہی
وہ بھی ہے یہ بینیفٹ بھی ہے کہ ہم اب ہمارے امو ا بھی امی ابو دور ہیں تو اس سے ہم ویڈیو کال میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں کم سے کم ان کی خیریت پتا کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے ویسے تو کہاں ملنا ہو رہا ہے آج کل کل کے ٹائوں
اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں آج کل اسکم بھی چلا ہوا ہے پچھلے ہفتے جو دیکھا اپنے ابو کے پاس ایک کال آئی کہ آپ کا ا ٹی ایم بلاک ہو گیا ہے اور او ٹی پی بتاؤ
ہوں
لیکن تب تک تو شکر ہے کہ میں نے فون سن لیا اور ان سے فون چھین لیا نہیں تو پچاس ہزار روپے چلے گئے
تو وہی تو نقصان ہو جاتا ہے اب یہ امی ابو اگر یہ چیز تو چلا ہی نہیں پاتا ہے انہیں ڈر اس بات کا ہی رہ جاتا ہے ہم ہی لوگ ہیں جو اس چیز کا یوز کر لیتے ہیں انہیں سکھائیں بھی وہ ڈر کے بیٹھ جاتا ہے اس طریق کے اسکم س سن کہ
وہ تو ہم نے ترنت ابو کا توبہ کبھی بینک او ٹی پی اور پاسورڈ نہیں مانگتا یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے بزرگوں کو بھی خاص کر کے بتائے میں نے ابو کو بھی اپنے ٹرو کالر پر لگا دیا ہے اور کال آٹو کر دیا
میں نے تو اپنے امی ابو کو سب کو بچوں کو بھی بتا رکھا ہے کہ مت جاؤ اس اس میں لیکن وہی ہے یہ لوگ کرتے کرتے اپنے اس میں کانفیڈینٹلی چلے ہی جاتے ہیں بچے اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے ہماری خالق ہے بچوں نے ایسا ایسا کیا گیم کھیلنے میں لگ گئے اور ان کے چلے گئے تیس چالیس ہزار روپئے جب ان کے پاس آیا میسج تو ہو گا یاپ ہاں وہ نقصان جھیلنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں
وی تو دیکھیے آپ نے کہ ابھی جو ہے عمل کرنے والی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بن کے بنا گزارا بھی نہیں ہوتا ہے راشن سے لے کر کے رکشا والے تک سبزی والے تک سبھی کو بھی ہمیں بنا ٹیکنالوجی ایپ کے بنا چل ہی نہیں سکتے ہیں
وہی ہے ایک چیز سے تو فائدے ہی فائدے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے
کے بس لت بھی لگ گئی ہے اور استعمال کرو تو ٹائم پاس کے لیے بھی نہیں ہے
اب وہ لت بھی لگ گئی ہے وہی ہے بچے بیمار اسی چکر میں تو ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کا مس یوز کرتے نہیں تو وہ اچھی چیزیں ہیں اگر لگے اس میں اپنے پڑھائی کا دیکھیں ہمارے ٹائم میں ہوتا ہی نہیں تھا یہ سب چیزیں ہم بک سے ہی پڑھتے تھے نہ زیادہ بکس تھی نہ کچھ تھا آج کل تو بچوں کے لیے اچھی وہ ہے اگر پزیٹیو یوز کریں اس کا تو
لیکن اس میں سب سے ہے کہ بزرگوں کو یہ سکھایا جائے اور ان کے جو ہے خود کی سیفٹی کیسے ہے اس چیزوں پر بھی سکھایا جائے نہیں تو ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ نقصان بھی آ رہا ہے
اب نقصان بھی ہے اب یہ ابو امی لوگ تو بالکل اب اس چیز سے جیسے سنتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو میرے ابو امی تو بالکل نہیں یوز کرتے ہیں کبھی کرنا بھی ہو تو ہم سے کرواتے ہیں لیکن کچھ وہ نہیں کرتے کہ کہیں پیسہ نکل گیا کوئی وہ ہو گیا تو بالکل یوز نہیں
آپ یہ دیکھیے کہ اے آئی آنے سے تو ا نوک بھی جانے لگے دیکھے تو جیسے کیلکولیٹر کے اب کیلک لیٹر آنے سے جو ہے اے آئی نے چلانا سکھا لیا ہے اب کیلکولیٹر سے اکاؤنٹر کی جو جاب ہے وہ ختر م ہو گئی ہے اسمارٹ ہو گئے ہے بچے کو ڈگ کینوا یہ اس طرح کی آج سیکھ لیتے ہیں جیسے کہ اب دیکھیے تو ایکا جائے تو اب اکاؤنٹینٹ کی نوکری جا رہی ہے کلرک کی نوکری جا رہی ہے
اچھے اچھے پڑھے لکھے نہیں ہیں جنہوں نے بی ٹیک وغیرہ کرا ہے انہیں نہیں مل رہی ہے اگر وہ اس چیز سے اپڈیٹ رہے تبھی ہے آج کل کے ٹائم میں اپڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے نئی نئی ٹیکنالوجی سیکھیں تبھی نوکری بت سکتی ہے بننا تو نوکریوں کا مشکل ہی ہے
یہ دیکھیے کہ ابھی ہم نے دیکھا ایک سبزی والے نے کہا پےٹی ایم کرتے ہو نے کہا کہ میں ہم تو پےٹی ایم نہیں کرتے ہیں رہے کہ پے ٹی ایم کرو گے نہیں تو سیکھ ہو گے کہ ایسے اب سبزی والے بھی پےٹی ایم کرنے کے لیے سکھانا شروع کر دیا ہے
سبزی والے ہیں یہ جو کباڑ بیچتے ہیں ایک دن چینج نہیں تھا ابو ہمارے بیچ رہے تھے کبھڑ ان کے پاس چینج نہیں تھا تو کہتا پ ایم کر دو اب ہمارے ابو تو پیم کرنا جانتے ہی نہیں کیسے کریں گے یا پھر و چینج کو چھوڑ دو ان کے پاس
ا اب یہی تو بات ہے اب وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو پےٹی ایم نہیں ہے کرو گے نہیں تو پر تو سبزی مت رکھ دو سبزی
اور ان کے سامنے تو اتنا وہ لگتا ہے کہ ہم پھر بھی تھوڑے سے وہ ہیں پڑھے لکھے یا کچھ بھی ہم نہیں چلا پا رہے اس ٹیکنالوجی کا یوز نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ میڈم ج ایک کر دو اس کیڈر نکال کے دکھا دیتے ہیں سیدھے
اب دیکھیے ہمارے بیٹا ہے جو یوٹیوب سے میتھ سیکھتا ہے گوگل کے ایپ کو کلپ میں ہر سوال کا جاب ہماری ہر طرح کی لائبریری کے چکر نہیں کاٹنے پڑتے ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی کا ایک دوسرا فائدہ بھی
جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے تو ہے ان کے لیے تو فائدے ہی فائدے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن جو بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے اب یوٹیوب چلاتے ہیں ریلس بنتی ہیں اس میں ہار طریقے کی غلط باتیں وہ وہ چیز آتی ہی ہیں اور بچے انہیں کیچ کرتے ہیں گالیاں ہیں وہ ہیں آج کل زیادہ خراب ہے انیں چیزوں میں بچوں میں انٹرسٹ یہ والا نقصان سب صحی زیادہ
اس تو یہ دیکھا جائے تو اس کا ٹیکنالوجی کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے
اچھی طریقے سے یہ لیکن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آج کل کے ٹائم سے بزرگ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کا یوز ہمارے یہ آ فم اللہ حافظ
السلام علیکم
اچ
اب یہ کیا کریں مڈ یہ ڈسکنیکٹ کرنے ہاں دس دس